ہلو
السلام علیکم
ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آواز آ رہی ہے
جی اب آ رہی ہیں آپ ٹھیک پہنچھے سے
ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے اس گھر میں سب بیا بت بیا سب جی آپ کیا حال میں تو اھی گھر پہ ہی ن
آج دن بھر کہاں تھ
جی آج تو میں بہت ہی ٹھاک گیا کیوںکہ آج صح
دراصل آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے
جی آب رہی ہے میری آواز
بالکل تھوڑی بہت ٹھیک آ رہی ہیں لیکن کم ہی آ رہا صحیح ہے
جی جی جی آپ مجھے بتائیے میری آواز کیسی آ رہی جی ٹھیک آ رہی ہے اور بتے آپ شامال صبح میں مجھے لگتا ہے ساڑھے نو بجے اٹھا ند سے تو پھر اگر آپ کو آواز کم آ رہی ہوگی تو مجھے بولیے گا میں اسی طرح بات کروں گا پھر
جی جی مجھے آواز ابھی بھی کم آ رہی ہے
کم آ رہی ہے
جی جی کم آ رہی ہیں پتہ نہیں کم کم آ رہی ہیں
میں تو آپ سنیے آ مجھے نش ایسی آواز ٹھیک آ رہی ہوگی
ہاں بتائیے بتائیے
تو میں صبح آ ساڑھے دو تھا تو میںھر اس سے یہ مسئلہ اس کے بعد کیا کہ میرے دوست
جی
خبر دینے آنے والی تھی
جی جی
ب پہ
ہلو جی آب کی آواز بالکل بھی ہے
کیا میری آواز بالکل بھی نہیں آ رہی
بالکل بھی نہیں آ رہی ہیں بہت زیادہ کم آ رہی ہے
جی جی جی جی کوئی بات نہیں آپ کے ایک جو یہ ہے تھوڑا سا اپ وقت ایکپ باتیں کر رہی آپ وہاں سے باتیں بولتے رہی تو میں آپ کوب جی بالکل بالکل جی آج آپ ملے ہی نہیں آج سوچا تھا کہی پروگرام بنائیں گے ج
جی آپ سن رہے ہیں میری م جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آپ میری بات سن پا رہے ہیں آواز آ رہی ہے آپ کو میری
ج جی بتائیے آپ آپ آواز آ رہی ہے میری آ جی جی جی میں کہہ رہا تھا آپ نے آج پروگرام ع کوئی بنایا جی جی تو اب میری آواز اب کو کیا صاف آ رہی ہے
جی ہاں ابھی تو صاف آ رہی ہے
بڑھیا ہے آر میں کیا مسئلہ ہوا تھا جی میں ابھی نہا رہا تھا تو اس وجہ سے فون جو میرا ہے وہ باتھ روم میں رہ گیا تو اس میں شاید مجھے لگتا ہے اسپیکر میں تھوڑا سا وہ پانی چلا گیا ہوگا تو ابھی میں نے وہ اس شور سے وہ پانی نکالا تو اب شاید آواز آپ کو ٹھیک ہوگی
ہاں جی ہاں جی وہی مسئلہ ہوا ہوگا اس کو
کہ رہا تھا کہ جیسے ہی میں اب اس کی تیاری میں لگ گیا تو پھر میں کیا تو پھر جو میرا دوست ہے وہ آ گیا اپنی امی جان کو لے کر تو اس دوست کو جانا تھا عیدگاہ کھیلنے کامران جو آپ کو جانتے ہیں اسی کامران کو آپ کو جانتے ہیں جی تو ان کی امی پھر یہیں پر ہم مجھے لگتا ہے بارہ سوا ساڑھے بارہ تک میری امی جان سے باتیں کر رہی تو پھر سارا جی جی ملاقات قات کرتی رہیں تو پھر ساڑھے بارہ بجے وہ ان کو میں نے اپنے گھر پہ چھوڑ دیا کی بات میں تو پھر جب میں وہاں سے آ رہا تھا تو پھر وہاں سے ایا گھر دوران مجھے جو ہے ب بابا نے فون کر کے تھوڑا باہر جو باغ میں ہمارا کامتک تو وہ سونپ دیا پھر میں اسی کام میں لگا م کے بعد آپ کا کیا پروگرام ہے چار بار جی نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا جی پھر اس میں کے بعد میں نے نہایا تو پھر نہانے کے اب میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو اب میں نہانا میں نے اسی لیے کیونکہ جو مجھے ابھی ہے ایک شادی میں جانا ہے تو اسی مسئلے کی وجہ سے تو میں ابھی انہیں کا انتظار کر رہا ہوں کہ ہم کب وقت آئے اور میں شادی میں جاؤں تو چار بجے میں وہی جا والا ہوں تو وہاں سے جیسے ہی دعوت سے مجید یہاں پر کھانیا جی جانا ہے
قانار جانا ہے
کان اور مجھے دعامد پہ جانا ہے
بالکل اچھی بات ہے آپ کے بھائی کو بھی جانا ہے
دونوں کو ہمیں وہی خ دعوت پہ جانا ہے تو وہ ہم نے ہی مطلب اتوار کے دن تو میں ایسی دعوت جاتا پر مسئلہ جو یہ کہ وہاں جانا بہت ہی زیادہ ضروری
بالکل بالکل قریبی رشتہ دار ہوں گے آپ کے
جی جی قریبی نہیں ہے جو اب جن کی طرف سے دعوت ہے وہ تو تھوڑا متب مطلب تھوڑا وہاں جانا کیونکہ جن کی دعوت ہے جو میری امی جان ہے ان کے چچرے بھائی کے بیوی کی مسری بھائی کی شادی ہے ر جی یہ تو جی یہ تو بہت زیادہ ہے مگر جو ہمارے چری بھائی ہے تو انہوں نے ہمیں پوچھا وہاں مطلب ہمیں نتا دیا تو اس وجہ سے ان نےوت کی عزت تو کرنی پڑے گی پڑھنا ان کو کہ انہیں بولا جائے گا کہ جی احترام کا بہت ضروری ہے مرنات بولا جائے گا انہیں کہ یہ لوگ تو آئے ہی نہیں تو اسی کی وجہ سے اب امی جان ہی چلی جاتی پر وہ تو اس حالت میں نہیں ہے
بالکل بالکل بالکل بالکل سمجھ سکتا ہوں سمجھ سکتا ہوں
تھوڑا جانا پڑا اور مجھے اپنا معمول توڑنا پڑا
چلیے جی اچھی بات ہے آپ دعوت کھائے اچھی بات ہے بالکل بالکل بالکل صحت بنانا ضروری ہے بالکل بالکل آپ تو ماشاء اللہ سے کرکٹ بھی بہت زیادہ کھیلتے ہیں تو آپ کے آپ تو تندرست ہونے چاہیے بالکل بہت ضروری بہت ضروری سب
جی جی جی مجھے بتائیے کہ ہاں ہاں بہت ضروری بہت ضروری مجھے یہ بتا دیجیے تو پھر کیا آپ کا ارادہ ہے تو پھر آپ نے کیا سیاح کا
بس میں تو آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا صبح سے آپ کا مجھے کال کریں گے تھوڑا بہت گھومنے جائیں گے لیکن آپ تو بہت مصروف
جی جی بہت ہی زیادہ مصروف تھا جی اسی کی وجہ سے میں نے صبح سے کچھ کام نہیں کیا ہے یہ تو میں آج پہلا جو میں صبح س اب میں اب پہلا جو کام ہے وہ میں نے آپ کو ہی کیا سیدھے
ہاں جی ہاں جی
جی تو یہی تو باتیں ہیں تو چلتی رہتی بات جی جی
اچھا جی آپ کے بھائی جان نے پھر فون کا کیا کیا
جی ابھی تو اس کا اصول اس نے کچھ نہیں کیا تو مجھے لگتا ہے ابھی بھی وہ اسی میں مص پروف ہے تو ہم ایک کریں گے کہ جیسے ہییں دعوت سے واپس آؤں گا تو پھر ہم مجھے لگتا ہے آپ بھی میں بھی اور وہ بھی ہم تینوں ان کے اس کے پاس جائیں گے تو پھر ایک ساتھ ان کے پاس تھوڑے اس کو مطلب نچوڑیں گے اس کو اور اس کو تھ تھوڑا وہ جی جی اس کو نچوڑ کے ہم تھوڑا اس کا رس نک وہ رسفر محلے میں وہ دے دیں گے بچوں کو یا بوڈوں کو جی جی اس کو تقسیم کر دیں گے ہم اس کو کیونک ان کی جو کیوںک ان کی جو یہ ہے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ تو اس میں تو مطلب معافی ا
نہیں نہیں نہیں نہیں یہ تو یہ تو بہت غلط کیا اس نے آپ کے بائی جان کے ساتھ ایسا تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اسے
میں تو ایسا تو بالکل بالکل ہی مطلب ناقابل قبول یہ حرکت کی انہوں نے تو اس کی وجہ سے جی تو انہیں تھوڑا مطلب ان باتوں کا بھی جو ہمیں بتانا پڑے گا ان کو راستے پہ لانا پڑے گا کیونکہ وہ جو ہے راستہ بہت بھٹک چکے ہے شاید انہیں صرف پیسوں قدر و قیمت ہے ان انسان اور انسانیت نہیں ج جی تو یہی جی کھانا شانا تو نہیں ہوا آپ کو بولا تھا کی دعوت پیش جانا ہے
اچھا اچھا
ناشانی جی جی کچھ نہیں کھا جی اسا جی بھوک بھوک کے مارے تو میں مر رہا ہوں
اچھا جی آپ دعوت پہ ہی سب کچھ نچوڑنا چاہتے ہیں
پورا لطف اندوز ہو کے جی جی لطف اندوز ہو کے کہ پورا وہ جو وہاں پر ہے تو اسے اپنے جی جی جی جی یہی تو ہے مزہ تو تبھی آئے گا جب اندر سے بھوک اور سامنے وہ چیزیں موجود ہو اور پھر جو کھانے میں مزہ آئے گا جو لطف اندوز ہوگا میں جی جی جی بہت ہی بہت ہی لوگ ایسا اکثر بولتے رہتے ہیں
جی جی نہیں اچھی بات ہے جی جی اچھی بات ہے اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ انسان ہاں ہاں اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ انسان ک
جی جی بہت بہت اچھا رہتا ہے جی انسان کا من انسان کا ہص
ہاں اس سے بہت صحت اچھا رہتا ہے کیونکہ انسان کیا کرتا ہے نا کہ ایک بجے کھاتا ہے پھر تین بجے دعوت کا بھی کھاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مدے پہ بھی اثر پڑتا ہے
جی بہت بہت زیادہ وہ دباؤ پڑ جاتا ہے اس پر تو اسی کی وجہ سے
بالکل بالکل ہاں جی ہاں جی یہ تو یہ تو اچھی بات ہے جی یہ تو اچھی بات ہے تو آپ شام کو آ رہے ہ گے واپس
جی جی ہاں جی جی نہیں چھ چھ ساڑھے چھ چتک جی میں واپس آ جا آ چکا ہوگا
چھ ساڑھے چھ تو پھر ملاقات کر لینا ہم سے ہمیں کال کر لینا آپ تو ملاقات کر لیں گے میرا خیال تھا کہ اگر آپ چھ ساڑھے چھ آئیں گے تو تھوڑا بہت فور شور تک جائیں گے تھوڑا سا ہوا صاف
وہ تو وہ وہ چیزیں ہم تو دیکھ ہی لیں گے کیونکہ ابھی جو آپ کو ایک چیز پتا ہے کہ میرا جو بھائی جان ہے
جی
وہ کچھ سامان لانے گیا ہے تو انہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے آپ کچھ پیسے ڈالے گا تو ابھی انہیں کا ایک فون آیا ہے تو میں انہ سے اب د دیکھتا ہوں کہ وہ کتنا بولیں گے
ہاں جی جی وہ تو ٹھیک ہے جی جی ہم کیا کریں گے میں بول رہا تھا آپ کو اگر آپ شام چھ سات تک آئیں گے اس کے بعد تھوڑا سا فور شور تک ہوا پیئیں گے ہاں اور ہم بالکل بالکل اپنے عزیز احباب کو بھی کال لگائیں گے
اں ہاں جی جیدھا گھ جی ہاں اچھے سے گھوم کے پھر کے آ جائے جائیں گے تھوڑا مزہ کریں گے کیونکہ اب دنیا کے جو اس جو دنیا میں ہمیں تو نچوڑ ہی رہی ہے دن بھر تو اب ہم خود کو اب ہم خود بھی یہاں سے تھوڑای چویںی گینین کو
بالکل بالکل اس سے کیا ہے نا کہ ہمارا دل بھی ٹھیک رہتا ہے اور دماغ بھی ٹھیک رہتا ہے
جی بڑھیا بس ابھی تو چل رہا ہے ابھی تو آپ مجھے بتائیے آپ تو ابھی کس کام میں مصروف نہیں ہے جی جی ہاں وہ تو چلے گئے ان کے بنا تو ان کی زندگی کہاں ہے انہیں تو ایسی عادت لگ گئی ہے کہ ان کو بنا ہاں اب تو وہ عادت بن جالو گی اب وہ عادت تو نہیں رہ بچنے والی جی جی اور بتائے ہاں آپ کے بھائی جان نے پھر وہ کم
بھائی جان کا پتا نہیں بھائی جان تو آج گھر پہ تھے نہیں تھوڑا سا مصروف تھے کام کی وجہ سے تو اس وجہ سے خاص ملاقات نہیں ہو پائی آ جائیں گے انشاءلہ میں بات کرتا ہوں ان کے ساتھ تو انشاء اللہ دیکھتے ہیں
تو پھر آپ ان سے بات کیجیے گا کہ مطلب پھر کیسے کیونکہ ان کی بھی جو کچھ ہے جو اپر سے لگنے والے ہیں ہے پرچے تو بھی پرچے استعمال کر لیں گے کچھ ہاں وہ پرچے جی جی جی اسی کی وجہ سے تو پھر اب کرنے والے تو پھر تیاری بھی کرنی
ہاں ضروری ہے اس کے بنا تو
پرچی چل ہی رہے ہیں تو ہمارا تو چل ہی رہا ہےا جی جی جی ہاں جی اس کے بھی پرچی چل ہی رہے ہیں جی تو آپ کا بھی وہاں وہاں کتنا وقت
جی میرا ابھی ڈیٹ
دو جی ابھی بھی ڈیڑھ دو مہینے بول رہے ہیں وہ لوگ اچھا مجھے اب یہ بتا ہاں چلو ٹھیک ہے ہاں بہت ٹھیک ٹھیک یہ بھی بات مطلب وہ آپ کو مطلب گھما رہے ہیں کہ یہ ابھی بھی لگے گا کیونکہ آپ نے